ہیلو السلام وعلیکم
وعلیکم السلام خیریت
جی خیریت آپ کیسے ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں آپ بتاؤں اب آج کا دن کیسا رہا آپ کا
اچھا رہا نا
اچھا اور کیا کر رہے ہو ابھی کھانے کی تیاری ہو گئی
ہاں آپ کی
اور کھانا کیا بنائے ہو آج
ہم نے
جی
جی
آپ نے کھانا کیا بنایا
بھریا یہ بنایا لوکی کی سبزی
اچھا جیسے آپ دال مکھنی بناتے ہو
دال نئی
اچھا کبھی نہیں بنایا آپ نے دال مکھنی
دال آپ کا آپ نے بنایا ہاں بتاؤ
جیسے دال مکھنی کیسے بناتے اس میں کیا سب ڈالتے میں اس کے بارے میں بتاتی ہوں ٹھیک ہے
ہاں بتاؤ
جیسے دال کے لیے آپ کو کیا لینا ہے ثابوت ارود کی دال جو ہوتی ہے
ہاں
اس میں دو کپ مطلب وہ لینا ہے اور پھر راجما راجاما جانتے ہو نا
ہاں
راجما لینا ہے مطلب کہ جی
راجما چاول
ہاں ہاں راجما چاول نہیں راجما آتا ہے نا جو موٹے موٹے ٹائپ کڑات ہے
وہ وہ لینا ہے اور پھر آپ کو کیا لینا ہے چنا دال ٹھیک ہے
ہاں
چنا دال آپ دو بڑے چمچ لے سکتے ہو مسور دال بھی لینا ہے دو بڑے چمچ اور مونگ دال ہیلو
ہاں ہاں بولیے نا
ہل اچھا چپ کیوں ہو رہا ہو اور جیسے مونگ دال لے سکتے ہو اس کو مطلب دو بڑے چمچ اس کو رات بھر کے لیے کیا کرنا ہے بھگو کے رکھنا ہے ٹھیک ہے
ہاں ہاں جی
جی اس میں مطلب کہ رات تک آتا ہے ایک اس میں اس ڈالنے سے سواد انوسار اور پانی اب ویسے تو مطلب کہ اپ پانی اتنا ڈال نا ہیں جو مطلب اس میں اچھا سب پھول جائے
ہاں ہاں جی
ہ ا آ اور ترکے کے لیے جیسے مطلب ترکے کے لیے کیا کرنا ہے پہلے آپ کو تیل دو بڑے چمچ لینا ہے اور مکھن لینا ہے دو بڑے چمچ ٹھیک ہے جیرا بھی لینا ایک چھوٹا چمچ
ہاں ہاں
اور پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جیسے ہینگ جو آتا ہے ہینگ تو جانتے ہو آپ ایک چٹکی لینا ہے پیاز دو باریک کٹا ہوا لینا ہے باریک پیاز دو کاٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ادرک لہسن کا پیسٹ بھی ایک مطلب ٹی اسپون لینا ہے ٹماٹر دو لینا ہے ہری مرچ دو کٹی ہوئی لینا ہے ٹھیک ہے
ہاں جی
اور جیسے مسالے اس میں ہم ڈالیں گے ہلدی ایک چ مطلب کی ہاف چمچ ٹھیک ہے ہاف چھوٹا چمچ جو آ تا وہ ڈالیں گے لال مرچ بھی ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ دھنیا پاؤڈر ایک چھوٹا چمچ گرم مسالا ایک چھوٹا چمچ ٹھیک ہے کسوروری میتھی ایک چھوٹا چمچ اور اس میں مطلب کریم بھی دو بڑے چمچ آپ ڈال سکتے ہو
ہاں جی
آپ اس کو بنانا کیسے ہے تو وہ بتاتی ہوں
بتائے
جی جیسے مطلب کہ سبھی دال اور رج مطلب کہ راجما کو کا کر نا ہے دھوکر
ہاں
کر دینا ٹھیک ہے رکھ لین اور پھر پانی نے اس سے مطلب کہ دھو کر کوکر میں ڈال کے آپ کو کیا کرنا ہے چار سے پانچ کپ پانی ڈالنا اس میں اور نمک کے ساتھ مطلب کہ نمک ڈال کے کہ اس میں سیٹی لگانا ہے سمجھو سات سے چھ مطلب کہ سیٹی لگانا ہے ٹھیک ہے
ہاں ہاں
اور اس میں جیسے دال پک جاتی ہے
تو اسے میس کرے مطلب میس کرنا ہے اچھے سے اسے ملانا ہے جیسے گریوی ٹائپ کا ہوتا ہے نا ویسے کرنا ہے ٹھیک ہے ویسے گاڑھا پن کرنا ہے پھر کڑھائی میں تیل ڈالنا ہے ٹھیک ہے
آ ہاں
اور مکھن کو گرم کرنا ہے پہلے
ہا
جی مکھن کو گرم کر کے پھر اس کے بعد جیرا ڈالنا ہے اس میں اور ہنگ ڈالنا ہے ٹھیک ہے
ہاں
جیسے پیاز جیسے جیرا ہینگ ڈال کے وہ ہو جائے گا تو پھر کیا کرنا ہے پیاز ڈالنا ہے اس کو چن مطلب کہ براؤن ہونے تک پھر اس میں کیا کرنا ادرک لہسن کا پوئی پیسٹ جو ہوتا ہے اور ہری مرچ ڈال کر اچھے سے بھوننا ہے پہلے اس سے ٹھیک ہے
ہاں
پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جیسے ٹماٹر کو مطلب کہ کٹ کر کے
ہاں
او اس میں ڈالنا ہے اور اسے مطلب کہ جب تک وہ اچھے سے بھن نہ جائے تیل چھوڑنے نہ لگے تب تک اسے بھونتے رہنا ہے ٹھیک ہے اور جیسے اس میں جب وہ بھون جائے تو کیا کرنا سبھی مس الے ڈالنے ہیں جیسے ہلدی لال مرچ دھنیا پاؤڈر ڈال کر اچھے سے پھر بھوننا ہے اسے
ہاں
اور جیسے مطلب جو پکی دال ہے اس میں مطلب جب وہ بھن جائے تو اس میں وہ ڈالنا ہے
جی
اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک آپ کو کیا کرنا ہے دھیمیے آنچ پر پکانا ہے ٹھیک ہے دھیمی انچ پر جب وہ پکا لو گے تو اس میں کیا ڈالنا ہے جیسے گرم مسالح کسوری میتھی اور کریم ڈال کر آپ کو ملانا ہے ٹھیک ہے اور جیسے مطلب اس میں اوپر سے آپ مکھن ڈال سکتے ہو دھنیا کو مطلب یہ ڈال سکتے ہو سجانے کے لیے اور گرم گرم اسے پروسنا ہے جیسے اسے مطلب تندوری روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہو نان یا جیرا رائس کے ساتھ آپ اسے سرو کر سکتے ہو اگر پیاز لینی ہو تو پیاز بھی کٹ کر کے مطلب کہ کھا سکتے ہو ہاں جی جی یے آپ کے دیسی
آپ نے اس سال کھایا ہے مہاراشٹرین ہے یہ ریسیپی
ہاں
مٹ والی مٹ لے رہے وہ جو اسر جو مارکیٹ میں آتی نا
ہاں ہاں
وہ ہاں وہ اسل لینا ہے پیاز لینا ہے ہاں ٹماٹر پیاز دونوں کو کاٹنا ہے
ہاں ہاں
اور وہ جو ہاں اس کے بعد میں ادرک لہسن کا پیسٹ لینا ہے ہری مرچا لینا ینا ہلدی لینا ہے لال مرچی پاؤڈر لینا ہے دھنیا پاؤڈر لینا ہے
جی جی
اور گ مطلب یا مطلب مسالہ لینا کوئی بھی اور ا نمک ڈالنا ہے اور تیل رائی زیرا کڑی پ تا ہرے دھنیا یہ سب لیینا ہے مطلب یہ جیسے میں مسالے والی بتا رہی ہ آ ہاں اور اس کے بعد میں ا وہ لینا ہے ایک تیل میں مطلب تیل گرم کرنا ہے پھر رائس زیرا اور کری پتا ڈالنا ہے اور پیاز جو کاٹے ہیں اس کو ڈال کر سنہری ہونے تک بھوننا ہے اور پھر ادرک لہسن کا پیسٹ اور ہری مرچی ڈال کر ا بھننا ہے
جی جی
ایک منٹ تک دو منٹ تک اور ٹماٹر اور ٹماٹر بھی ڈالنا ہے اس میں
جی جی
ٹھیک ہے اور اس کو نرم ہونے تک پکانا ہے اور پھر ہلدی لال مرچی دھنیا پاؤڈر نمک اور مسالہ ڈال کر اچھی سے اس کو بھوننا ہے
جی جی
اور جو م مٹ کی جو جو مٹ ہے نا مٹ کو اس میں ڈالنا ہے
ہاں ہاں
ہاں مٹ کو اچھے سے مطلب دھونا ہے پہلے اس کو چون لینا ہے
جی
اورمٹ بہت بہت سارے آتی ہے نا مٹ ایک دو دو دو تین مٹ آتی ہے وہ تو سب کو مطلب سب الگ الگ مٹ آتے ہیں نا وہ جو چلا آتی ہے تو کوئی کسی ک کو بولتا ہے کوئی کس کو بولتا ہے ایسا تو بہت طریقے کے آتے وہ تو مٹ کو مطلب دھونا ہے اس کو پہلے اور پھر اس کے بعد میں اس کو بھی مطلب دھو کر پھر اس کو پانی نچوڑ کر اس کو اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے مسالے کے ساتھ اس کو بھی بھوننا ہے
ہاں ہاں
اور اس کے بعد میں اس میں جیسے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے
ہاں
ہاں اور پھر اس میں ڈھک دینا ہے پندرہ بیس منٹ تک پکانا ہے اس کو
اچھا اچھا جی
پھر وه مٹ مٹ جو ہے نا وہ اس سے اچھی طرح گل جاتے ہیں اس کے بعد میں ہاں پھر وہ مٹ گل جائے تو اس کو پندرہ بیس منٹ تک ڈھک لینا ہے پھر وہ پک جاتا ہے پھر اس میں اہ او اوپر سے پھر آپ ہرا دھنیا ڈال کر مطلب اوپر سے سجا سکتے ہو
اچھا
مطلب اس سال کو مطلب پاؤ روٹی یا چاول کے ساتھ بھی تم کھا سکتے ہو
اچھا اچھا جی
ہاں اگر مسالہ وسال جیسی بنائیں گے آپ تو باریک پیاز ٹماٹر ہرا دھنیا اور لیمبو کراس یہ سب ڈال کے جیسے تم کھا سکتے ہو مست لگتی ہے ٹرائی کرنا
جی چلے اچھی ریسیپی آپ نے بتائی ہے انشاء اللہ ٹرائی کروں گی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ